آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بس ٹھیک ہوں آج کل میں کشمیر کی خوبصورت جگہوں کے بارے میں بہت پڑھ رہا ہوں والر لییک کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن مجھے والور لییک کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتی ہو
ضرور وال لیک کشمیر کے سب سے خوبصورت اور اہم جلوں میں سے ایک ہے یہ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں واقع کا ہے اور ایسا ا ایشیا کے سب س سے بڑے فریش واٹر لیک میں شمار کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر انسان اللہ کی قدرت کی تعریف کیا کے بغیر نہیں رہ سکتا
میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے کبھی کبھی لگ بالکل آئینے کی طرح لگتی ہے اور کبھی ہوا چلنے سے اس میں لہریں اٹھتی ہیں
بالکل صحیح اسی وجہ سے اس کا نام بھی مشہور ہے کبھی اس کا پانی بالکل پرسکون ہوتا ہے اور آسمان کا عکس اس میں اتنا صاف نظر آتا ہے لگتا ہے اس میں آسمان زمین پر اتر آیا ہو
والو لییک کا پانی کہاں سے آتا ہے
اس جھیل کو سب سے زیادہ پانی جہللم ریور سے ملتا ہے جہللم اس میں داخل بھی ہوتی ہے اور پھر اس سے نکل کر اپنا سفر جاری رکھتی ہے اسی وجہ سے ولور نے کشمیر کے پانی کے ام میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے
اس کا مطلب یہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت فائدے مند بھی ہے
بالکل یہ صرف ایک ٹورسٹ اسپاٹ نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بھی ہے بہت سے لوگ مچھلی پکڑ پکڑنے کا کام کرتے ہیں کچھ کشتیا چلاتے ہیں اور کچھ ٹوریزم سے پانی ٹوریزم سے اپنا گزارا کرتے ہیں
کیا تم کبھی والر لے گئے ہو
ہاں دو مرتبہ گئی ہوں پہلی بار اسکول ٹرپ کے ساتھ اور دوسری بار فیملی کے ساتھ دونوں طرف دونوں دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں
سفر کیسا تھا
ہم صبح جلدی سری نگر سے نکلے موسم موسم ہلکا اٹھنڈا تھا اور راستے کے دونوں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی سب سے سب کی بیگ ہات تو
چاول کے کھیت اور دور دور تک کشمیر کا ہر سفر ہی یادگار ہوتا ہے بالکل جب ہم بانڈی پورہ کے قریب پہنچے تو دور سے ولور لیک چمکتی ہوئی نظر آئی سورج کی کرنیں پانی پر پڑی رہی تھی اور پھول جھیل کی چاند کی طرح چمک رہی تھی
کات بولتی ہے وق کتنا حسین منظر ہوگا
ہم گاڑی سے اتر کر کچھ دیر کنارے پر چلے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرندوں کی کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی وہاں کا سکون شہر کی بھیڑ بھڑ سے بالکل مختلف تھا
ڈر نہیں لگا
بالکل ہم نے ایک چھوٹی کش کی کرای پر لی اور کے درمیان تک گئے کشتی دھیرے دھیرے پانی پر چل رہی تھی اور ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا
جیسے تھینو
کشتیاں چلنے والے انکل بہت تجربہ کار تھے ہم نے انہیں لے کے کے بارے میں انٹرسٹنگ باتیں بتائیں انہوں نے بتایا کہ سردیوں میں بہت سے مہمان پرندے دور دور کے ملکوں سے یہاں آتے ہیں اسی وجہ سے والو لییک برڈز واچرز کے لیے بھی بہت مش
مجھے فوٹو گرافی کا شوق ہے لگتا ہے کہ کیمرہ لے کر جانا چاہیے
ضرور صبح اور شام کا وقت فوٹوگررافی کے لئے سب سے بہترین ہوتا ہے سورج کی نرم
برابر اگر نہیں ان وہاں آس پاس اور کیا دیکھنے کو ملتا ہے
لے کے گرڈ پہاڑ ہریالی چھوٹے گاؤں اور مقامی لوگوں کی زندگی دیکھنے کو ملتی ہے بچے کنارے پر کھیلتے ہیں اور مشورے اپنی کش کیوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں
مجھے لگتا ہے ان کی زندگی لیک سے ہی جڑی ہوئی ہوگی
بالکل ان کے لئے والور صرف ایک جھیل نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے اس سے ان کا روزگار ان کی پہچان چانور ان کی امیدیں وابستہ ہے
کیا ٹورسٹ وہاں پکنک بھی کرتے ہیں
ہاں بہت سے لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں بچے کے کھیلتے ہیں بزرگ قدرتی منظر دیکھتے ہیں اور سب مل کر کھانا کھاتے ہیں لیکن افسوس کچھ لوگ پلاسٹک اور کچرا وہیں چھوڑ دیتے ہیں
یہ بہت غلط بات ہے اتنی خوب سورج جگہ کو گندا نہیں کرنا چاہیے
بالکل اگر ہر ٹورسٹ اپنا کچ تر ڈسٹ تو بن میں ڈالے تو والر ہمیشہ صاف اور خوبصورت رہے گا
وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے
گرمیوں میں بہت خوشگوار اور سردیوں میں کافی ٹھنڈا کبھی کبھی تیز ہوا چلتی ہے جس سے لیگ میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں جس کے لیے کشتی چلانے والے موسم کا خاص خیال رکھتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہر کشمیری کو کم از کم ایک بار والور لیک ضرور دیکھنا چاہیے
صرف کشمیری ہی نہیں ہر ہندوستانی اور اس قدرتی نعمت کو دیکھنا چاہیے یہ ہمارے ملک کا خوب بہت قیمتی حصہ ہے
وہاں جا کر انسان کو سب سے زیادہ کسی چیز کا احساس ہوتا ہے
اللہ کی قدرت کا اتنا وسیع پانی اونچے پہاڑ صاف ہوا اور پرسکون ماحول دیکھ کر دل سے شکر نکلتا ہے
مجھے لگتا ہے موبائل اور انٹرنیٹ سے دور ایسی جگہ پر کچھ دن گزارنا چاہیے
بالکل آج کی مصروف زندگی میں انسان کو کبھی قدرت کے درمیان وقت گزارنا چاہیے اس لیے ذہنی سکون ملتا ہے اور دل تازہ ہو جاتا ہے
اگر مجھے والو لییک جانا جانے کا موقع ملا تو سب سے پہلے میں کنارے پر بیٹھ کر صرف ان کا نظارہ دیکھوں گی
اور جب تم وہاں کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرو گی کشتیوں کو پانی پر تیرتے دیکھو گی اور پرندوں کی آواز ہووگی تو یقین نا تمہارا دل کرے گا کہ یہ لمحہ کبھی ختم ہی نہ ہو
انشاء اللہ میں بہت جلد وں دیکھ دیکھنے جاؤں گی تمہاری باتوں نے میری دلچسپی اور بھی بڑھا دی ہے
ہ وال ال لق واقعی کشمیر کی قدرتی شان اور فخر ہے
اللہ کرے ہم سب اس خوبصورت جھیل کی حفاظت کرنے کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کا حسن دیکھ سکیں
سب سے پہلی مچھلی پکڑنے والے کا پیشہ ودر لیک میں مختلف قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہے صبح فاجر کے بعد ہی مشورے اپنی کشتیاں لے کر لیک میں نکل جاتے ہیں دن بار محنت کر کرنے کے بعد وہ مچھلیاں لے کر بازار لوٹتے ہیں تو ان ہی سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا ہے
ضرور والو لییک صرف ایک خوبصورت جھیل نہیں بلکہ کشمیر کی معیشت اور ماحول کے لیے بہت اہم ہے اس سے ہزاروں لوگوں کی روزگار جڑے ہوئے ہے اور یہ قدرت نظام کا ایک ضرور حصہ ہے
ان کی محنت واقعی قابل تعریف ہے سردیوں اور گرمیوں دونوں میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا
بالکل کبھی موسم ساتھ دیتا ہے اور کبھی تیز ہوا اور لہریں مشکل ا مشکل پ پیدا کر دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتے ان کا یقین اور محنت ان ہی ان کی کامیابی کا روز راز ہے
کیا والور لیگ صرف مچھلیوں کے لیے مشہور ہے ہ
نہیں یہ پرندوں کی ا جنت بھی ہے سرد سردیوں کے موسم میں سبریا اور سینٹرل ایشیا سے ہزاروں آ مہمان پرندے یہاں آتے ہیں جب وہ جھیل کے اوپر ا پرواز کرتے ہیں تو وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے
مجھے برڈ فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے لگتا ہے کیمرہ لے کر جانا ضروری ہوگا
ضرور لیکن یاد رکھنا کہ پرندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے انہیں سکون سے دیکھنا اور تصورییں لینا ہی بہتر ہوتا ہے
بالکل صحیح قدرت کا لطف اٹھانا چاہیے اسے پریشانی نہیں کرنی چاہیے
اسی طرح ولور کا آس پاس رہنے والے لوگ ا بھی قدرت کا بہت ا ا احترام کرتے ہیں وہ پانی کی قدرت پانی کی قدر کرتے ہیں اور اپنی زمین کو سنبھال کر رکھتے ہیں
وہاں کی زندگی شہر سے کتنی مختلف ہوگی
شہر میں ہر وقت ٹریفک شور اور مصروفیت ہوتی ہے لیکن والور کے کنارے صبح آغاز پرندوں کی چہچاہٹ اور پرندوں کی آواز سے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کو مسکرا کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں مجھے ایسی سادگی بہت پسند ہے
مجھے بھی وہاں کے لوگ مہمان نوازی میں مشہور ہے اگر کوئی مسافر اس اس راستے ا راست راستہ پہنچا یا مدد مانگی تو وہ مشکل وہ خوشی سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں
ٹوریزم سے وہاں کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا
کافی فائدہ ہوتا ہے ٹورسٹ آتے آتے ہیں تو کشتییاں کشتییا کراائے پر لی لیتے ہیں مقامی کھانا کھاتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں اور اسی طرح مقامی لوگوں کی امداد بڑھتی ہے
جب تم اپنی آنکھوں سے اس جھیل کا حسن دیکھو کہ کشتیوں کی حالت سے حرکت پرندوں کی آواز پہاڑوں کا عکس پانی میں نظر آئے گا تو یقینا تم اس سفر کو کبھی نہیں بھولو گی ان شاء اللہ میں بہت جلد والڈے کا سفر کروں گا اور وہاں کی ہر خوبصورتیاد اپنے دل اور کیمرہ میں قید کروں گا
انشاء اللہ اور یاد رکھنا والولور صرف دیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ میں محسوس کرنے کی جگہ ہے جو ایک بار اس کا سکون کو اس کی سکون کو محسوس کر لیتا ہے اس اس کا دل دوبارہ وہاں جانے کو ضرور کرتا ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ